ا
ہاں بولو
ہاں
بو بتائیے
میں سوچ رہی تھی کہ آج ہم سیلاب پہ بات کریں کیونکہ بارش بھی پرسوں سے لگاتار ہو رہی ہے
آپ کو پتا ہے یہ جو تمہارا یہ ہوتا ہے نا مجھے بالکل بھی کھولنے کا من نہیں ہے پتا نہیں مجھے پتا نہیں عجیب سا فیل ہوتا ہے
نہیں موسم خراب بہت ہے تو سوچا
کیا کہہ رہی ہاں موسم میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سے مطلب سیلاب پہ مجھے بات کرنے کا بالکل کوئی بیمار نہیں اور جو آپ نے بھیجا ہوتا ہے نا اس میں آدھی سی زیادہ فارسی ہوتی ہے
ہ ہی ہی ہی
اس لیے ہاں
نہیں اس میں فارسی نہیں ہوگی
ہاں ہیم حم چلو اب میں آپ کے لیے مطلب آپ کی دل تسلی کے لیے اس سیلاب کو نا اوپن کرتی ہوں مطلب کے پریش کتنی ہو ہاں ہاں
آج کل ہر جگہ سیلاب کی خبریں سننے کو مل رہی ہے اس وجہ سے دل کافی پریشان ہے
بالکل سیلاب ایک بہت بڑی قدرت آف آفات ہے اس سے لوگوں کی زندگی اور مال و دولت دونوں نقصان اٹھاتے ہیں
سیلاب آخر آتا کیوں ہیں
ہ سیلاب اس لیے آتے ہے جب بارش زیادہ ہو تی ہے ہ ه ہے دریاؤں کا پانی حد سے زیادہ بڑھنے لگتا ہے گلیشرس کا پگھلنا اور جنگل کا کاٹ نا اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کتنی ان پڑھ ہو تم
ا پتا تو تھا اب آپ کے منہ سے سننے میں مزہ آتا ہے
میرے سے سننے میں بہت مطلب خود کو وہ کیا کہتے ہیں وہ وہ کیا کہتے جو میں ابھی کہہ رہی تھی
کیا
ابھی کیا کری آپ کے انسلٹ آپ کو تو میرے منہ سے انسلٹ بھی پسند ہے
آپ ہو ہی پیاری آپ کے منہ سے انسلٹ بھی پیاری لگتی ہے
چلو شکر اللہ کا اب مجھے یہ بتاؤ ہاں ہاں
بولو بولو پہلے بولو آپ کچھ بولنے والی تھی بولو
میں نے بولا کلائمیٹ چینج ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی سیلاب کا اثر ہوتے ہیں
بالکل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم کا نظام بدل رہا ہے کبھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور کبھی بہت کم
سہلاب کا سب سے زیادہ اثر کن لوگوں پر ہوتا ہے غریب اور دیہاتی علاقوں کے لوگوں سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان کے گھر فصلیں اور جانور پانی میں بہ جاتے ہیں
اس سے بچوں کی تعلیم بھی متاثر ہوتی ہوگی
ہاں اسکولز بند ہو جاتے ہیں اور کئی جگہ اسکول ریلیف کیمپس بھی تبدیل کر دیے جا رہے ہیں
حکومت کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے
حکومت کو مضبوط بند
مضبوط بانڈ
مجھے مطلب ایسے بتانا ہی نہیں آتا ہے کہ بنڈ بڑ بنانا چاہیے ڈرینیج سسٹم بہتر کرنا چاہیے اور لوگوں کو پہلے سے وارننگ دینی چاہیے اور عوام کے کیا ہاں
اور عوام کی کیا ذمہ داری ہے
ہمیں درخت لگانے چاہیے ندی اور نالوں میں کچرا نہیں پھینکا چاہیے اور حفاظت ہدایت پر عمل کرنی چاہیے
اگر کسی علاقے میں سیلاب آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے
آپ کو اپنا سامان دوسرے فلور پر چڑھانا صحیح ہے صحی اسی فلور پہ چڑنا چاہیے گراؤنڈ فلور کو خالی کرنا چاہیے اور آپ بہت سارے نقصانوں سے بچنا چاہیے مطلب بلند مکام پر چلے جانا چاہیے ضروری سامان ساتھ رکھنا چاہیے اور رسس اسٹمس کی ہدایت پر عمل کرنی چاہیے
سیلاب کے بعد لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے
صاف پانی کی کمی بیماریاں کھانے کی قلت وہ رہنے کی جگہ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے
ہم عام لوگ متاثرین کی مدد کیسے کر سکتے ہیں
ہم کھانا کپڑے دوا پیسے اور دوسری ضروری چیزیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور بہت ساروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں
آپ نے کچھ ایئر فون پہنا ہے
نہیں مجھے مائک پہ ہاتھ رہ گیا تھا
یہ بات بالکل ٹھیک ہے مصیبت کے وقت اس ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے
ہاں وہ تو انسان کا فرض ہے اگر حکومت اور عوام میل مل کر کام کرے تو سیلاب کے نقصانات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے
آج کی گفتگو سے مجھے سیلاب کے بارے میں بہت سیکھنے کو ملا
ابھی سیلاب کے بارے میں آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا آپ کو پتا ہے جب دو ہزار چودہ میں سہلابایا تھا تو ہم چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے وہاں ہمارے پاس دو روم اور ایک کچن تھا
اچھا
اور اس پہ سلاوی بھی نہیں تھی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم چلے گئے پلوام ہم گئے وہ جو ہمارا بڑا مکان تھا نا
ہاں
تو ہم وہاں گئے وہاں میں ٹو فلور تھے اور سیکنڈ فلور کو جو یہ تھا وہ اس کو سلیب بھی ڈال کی تھی
ہوں
تو اس کے بعد ہم تھے سیکنڈ فلور پہ لیکن جب ہم سیکنڈ ف طور پہ تھے تو جب دوسرا والا بھائی ہے نا اس نے دیا چھوٹی والی بہن کو داکا اس کو پھر پکڑا اس کی بوا کے ساتھ جو ہے نا اس نے پکڑا اس کو پھر ہم وہاں سے نکل گئے پلواما کیا
آپ یہی رہتے تھے
کہاں
محجور نگر میں ہی
ہاں
اچھا اچھا مجھے یاد ہی نہیں ہے وہ سیلاب کا کچھ
کیوں
یاد ہے تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں ہے
کیا ٹھیک کیوں نہیں ہے یار مجھے تو سب کچھ یاد ہے
مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے میں پھوفی کے گھر پے تھی تب
ٹھیک
اور گھر ور کہہ تو رہے ابھی بھی سیلاب آئے گا کیونکہ اب دیکھو بارش کی وجہ سے کئی جگہوں پہ آیا ہے
کھیل رہی ہے
ہاں
یہاں سے کہاں بارش ہو رہی یہاں سے پرسو اتنی تیز بارش ہوئی تب سے یہاں سے مطلب نہ ہونے کے برابر
نہیں اپ نے دیکھا سیلاب کتنی جگہوں پہ آیا ہے گاؤں علاقے تو سارے ڈوب گئے ہیں
کونے رہ ج ہاں ٹھیک روکو میں اپنے بھائی کو دیکھنے تیری لگے میں دیکھوں گی کھانا چاہے ہو گیا ہے تو اس آپ کو پتا ہے اس میں کیا کیا میرے بھائی نے
کیا
جو جس کو ابھی میں کھانا دے رہے اس یہی اسی نے داکا دیا اس کو ماریا کو ہاں پھر اس کو پکڑا اس نے تو اب یہ میں نے برتن کا شور سنا میں سوچا پہلے میں دیکھ کے آتی ہوں یہ کیا کر رہا ہے یہ روٹی سے کھانے کے لیے نکل رہا تھا سبزی اس کو شاید بھوک لگی ہے تو اب میں نے اس کو بولا میں دیکھتی ہوں کھانا تیار ہوا تو میں دوں گی ہم لیٹ ہی بناتے ہیں نا شام کاھانا
ہاں ہاں
یہ یہ ٹھنڈا کھانا کہاں کھاتے ہیں ان کو گرم اور تازہب تازہ ہونا چاہیے
اگر آپ اب لوگ آپ لوگ رائس میں رکھتے بناتے نا
نہیں ہم وہ کون کھائے گا
وہ ہی کے ریو نا مت رائت کبھی کھاتے ہو بارہ ایک وک سے پتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے
ہم نہیں کھاتے ہیں رائس کا کھانا
برنر رائس میں اچھا ہےاچھا ہے
نہیں ہمیں پسند ہی نہیں ہے
یہ ہوتا ہے پرابلم مجاز ہے اور
ہاں ہلو
ہا ہا
مجھے بوائے بولے یہ کہ جیسے جا ہوا میں نے اس کو بولا اسٹ رہی یہ تھی مطلب جو ہمیں لاتا ہے نا وہ لاتا ہے وہیں سے صاف کر کے
ہوں
اب اس میں تھوڑا سا کچرا ہے
اچا اچھا چاول وہی سے صاف کر کے وہ تو اچھا اچھا
کون کرے گا
نہیں کون کرے گا
ہے نا میں تو دن بھر کام میں بزی رہتی ہوں مجھے تو ٹائم ہی نہیں ہے
ارے نہیں آپ کہاں سے کرو گی وہ بھی
اور کیا اب تو میں تمیں یہی سیلاب کے بارے میں بتا رہی تھی پھر ہم پلوامہ چلے گئے پھر ہم آئے وہاں سے نہیں سال واپس
اچھا ٹھیک نہیں سال
ہاں
ہوں ہوں ہ ہوں
مجھے رانی کر رہی ہے فان
کیوں
پہلے میں اب رانی کا فون اٹھاتی ہوں آپ فر مجھے دو منٹ میں کال بیک کرنا مگر اسی پہ
آپ مجھے میسج کرنا پہلے پھر ضائع ہو جاتا ہے
نہیں جر نہیں ہوگی میں اٹھاں گی کرنا مگر ضرور چل رہ چلو اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ